السلام علیکم واج جی
ایک سیکنڈ آواز نہیں آ رہی آپ کو
اللام علیکم باجی
وعلیکم اللام باجی
کیسے ہو کیا ہو رہی ہے
بس اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے آپ سنائیے
اور سب کھلے
ہاں سب کہہ رہی ہوتا ہے اور آپ سے جان
ہاں ہمارے یہاں بھی سب خیریت اور بتائیے گرمی وورمی کیسی پڑ رہی ہے
بند رہی ہے گھر میں تو بہت زیادہ پڑ رہی ہے
میں نے سنا تھا تھا آپ کے یہاں بکر عید منایا گیا تھا
ہاں منی تو تھی بکرے کی عید میں آپ نہیں آئے
آپ نے بلایا کہاں تھا باجی
او بجی غلطی ہو گئی اب کی بار بلا لیں گے
کوئی نا
ہہ
اور بتائیے کیسا رہا آپ کا عید کا تہوار
ٹھیک رہا ا کہ
اچھا تو ہو گی
پھوپھوں کی پھوپھوں کی لڑکی آئی تھی جی
اچھا
ہاں اور ایک بڑی بازی کہ لڑکی آئی تھی
اچھا
ہوں آپ ہی رہ گئے باکی تو سب آئے تھے دھیان نہیں رہا آپ کو کال کرنے کے لیے
ہمیں نہیں بلائیں گے تو کیا ہوا کوئی نا
نہیں اب کی بار پکا بلائیں گے
اچھا اور بتائیے کیا کیا بنایا تھا بکرعید میں
بکرے کےعید میں بکرا تو بنتا ہی ہے
اچھا بکرا تو بنتا ہی
ہہ چکن بنتا ہے ہاں بولیے
اس بار ن بکرے بک عید مے پتا ہے دیلی میں میں نے اس پر دیکا تھا نیوز میں ایک بکرے کی قیمت گیارہ لاکھ روپئے تک پہنچ گئی اس پر کیا لگتا کت پتے اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس سے
ارے ایک ایسا بکرا نا ہماری بڑی باز ہی ہے ان کے یہاں ہے ان کہ بھی ایسے ہی اللہ لکھ رہا ہے
اچھا
اللہ نہیں وہ بکرا کو اچھا ہے
اچھا تو اس کی بھی بولی لگے گی ایسی تگڑی والی
نہیں سچ میںا انہوں نے بیچا نہیں ہے اس سے بولی ہی لگی ہے
ہاں اور بتاؤ ہمارے گھر تو بکرا پیلس ہی تھا اور ہم بییکگ بھی رہے تھے نہیںیم خان جی آئے تھے ہمارے یہاں لینے کے لیے بکرا بٹ بول رہے اتنا بکرا چھوٹا ہے یہ تو بکرا ہمارا پورے اس کا خاندان کا ہو نہیں پائے گا
ہمارے یہاں تو بہت بڑا تھا گھر کے تھے سب پروار کے اور رشتے دار بھی آئے تھے
اچھا جیسے اور بتاؤ آپ کی خالہ کے کیا حال چال میں نے سنا ہے خالاہ کی بیٹی کی شادی ہے نکاح ہونے والا ہے اس کا
ہاں سنا تو ایسا ہی ہے میں نے کال کی بیٹی کی شادی ہے آپ کو اس میں بلائیں گے شادی میں
اچھا مجھے بھی نکاح مجھے تو نکاح پڑنا بہت گجب لگتا ہے نکاح ہمارے یہاں جو
ہ تو گجب ہوتا ہے گجب ہے جبھی تو گجب ہوتا تائ
ہاں جی
سسٹم صح ہے
اور فرم اور فرمائیے جنا کیا حال چال با جی
بس رری مت اللہ ہ کہی
اللہ تع
ہوں آپ کے بھی
بالکل
بس گرمی کیسی پڑ رہی ہے آپ یہاں بولیے
آ کم سے کم آٹھ دن سبھی نے مل کے سجاوٹ کی
ا
صاف صفائی بھی ہم سب نے ایک ساتھ مل کے کی جیسے میری باجی ہیں میری امی جان ہے میری بھابھی جان ہے میرے بھائی جان ہے ہم سب نے ایک ساتھ سب کچھ کیا تھا
ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا
ہوں اور گرمیوں کا اتنا موسم تھا لیکن جیسے ہی اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی بارش ایسی کی ایک دمتی ہو گئی تو گھر میں بھی مطلب ایسے مطلب رونق برسنے لگ گئی برکت ہونے لگتی
بہت دن سے گرمی پڑ رہی تھی جیسے عید منی تو دیکھ لو اللہ نے بھی رحمت برسائی موسم ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیا
ہوں بالکل سحی کہا آپ نے سحی فرمایا باجی آپ نے
ہوں کیسے باجی آپ اب کیا کام کرتے ہو
باجی میں تو نوکری کرتی ہوں ایسے ہی ابھی بھی میں تو اپنے گھر سے باہر پڑی ہوں کسی اور کے سینٹرس پہ آئی ہوں ہ
میں بھی لگی ہوں چھوٹے موٹے کاموں میں
ہاں کام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کبھی بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے جب ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے نا محنت کی کمائی جو ہوتی ہے نا وہ دن دن رات کہتے ہیں نا برکت کے حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے ٹھ
آپ کی بڑی بازی پر کتنے بچے ہیں شادی ہوگی نا ان کی تو
کسکی
نہیں میں آپ کی بڑی بازی کی
ہاں بڑی بڑی بازی کا تو نکاح ہو گیا تھا ان کے پاس سب بچے بھی ہیں
اور بھائی جانا آپ کے
بھائی جان ہیں ہمارے دو بھائی جان ہیں
شادی ہو گیا
مطلب جیسے بجی کے سوہر ہیں وہ تو ہمارے بھائی جان ہیں مب مطلب جی جا جیسے جی جا ہوتا ہے نا ویسے بھائی جان ہے اور میرے جو بھائی بھائی ہے نا بھائی وہ بھی تو بھائی ہیں میرے بھائی جان اور بھھی بھابھی جان ہیں میری دو دو اور بھابھی جان کے پاس بچے بھی ہیں ایک کے پاس جیسے بابو ہوتا ہے نا ایک کے پاس بابو ایک کے پس گڑیا ہے
اچھا گڑیا
ایسے کر کے ننے نے مہمان بھی ہمارے گھر میں تین چھوٹے چھوٹے سے
ویسے ہمارے یہاں کب تشریف ل رہے ہو آنے کی
آپ جب بلا ہو جو تب بھی آ جائیں
ہم تو اب بھی بلا رہے ہیں آ جاؤ
ہاں آج تو نہیں کل آپ کا سوچتے ہیں آنے کا
ایسے ہی بول دیتے ہو بازی آپ
ارے باجی ارے باجی اب تو آج جائی گے
امی جان ٹھیک ہے آپ کی
ہاں میری امی جان ٹھیک ہے اپو جان بھی ٹھیک ہے
اچھا
ابھی ہمارے آج خال کی بیٹی آنے والی ہے
آج
عید پہ بھی آئی تھی وہ لیکن ابھی کچھ کا ہاں عید پہ بھی آئے تھ لیکن عید پہ چلے گئے تھے انہوں نے بولا تھا کہ میرے سوہار کے بہت کام بگڑ رہے ہیں تو وہ چ چلی گئی تھی پھر بھائی جان کو بھی بولا انہوں نے بول دیا کہ آپ کی باجی کو بھیج دیں گے ہم کوئی دقت نہیں ہے ابھی جانے دو ٹھیک ہے بھی ہم نے بول دیا چلے جاؤ آپ تو وہ ابھی واپس آ رہے ہیں
ویسے ایک بات بتاؤ اب کی عید پہ آپ ہمیں بلاؤ گے تشریف آؤ گے آپ بتاؤ
ابھی جو عید آئے گی نا ہم عید سے پہلے تو آپ سے ملنے آئیں گے
اچھا جی
ہمارے یہاں تو روز عید ہے عید کا کیوں ہی انتظار کرنا آپ کے گلے ہی تو ملنا ہے
ہاں
آقی گلی ہی تو ملنا ہے کیونکہ ہماریے ہمارے جو بھی تہوہار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گلے مل کے سیکوا مٹانا مٹا لینا چاہیے اور کیا ہے نا کہ جب بھی ایک ساتھ اپن اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں تو گھروں میں رونق بڑھ جاتی
ہاں یہ پہنا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا تو آ رہا کیا
ہاں تو وہ تو ہمارے لے بڑا تہوار ہی ہے عید بقرعید انسانوں کی انسانیت اور قربانی ہمیں سکھاتی ہے بقرعید بقرید بقرعید نہیں ہے
اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے
بالکل رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان بھی ہمارے لیے ایک نیا سندیش لے کے آئے گا ہمارے لیے نیا ایک طریقے سے رہے گا کہ کیسے رمضان کا روجہ بھی ایک ایک روزہ ہمارے یہاں روزہ کیا ہے کھجور سے کھولا جاتا ہے
ہ ہمارے والائی بھی ایسے ہی کرتے ہیں بالکل
اور مجھے تو کھجور بہت پسند ہے
کھجور ہمارے یہاں ہو تی ہے چلو آپ کے لیے بھجوا دیں گے
بالکل بالکل بالکل
آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہے کیا
نہیں نہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہم تو مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں پتہ ہے اس بار عید پہ میں نے پانچ ہزار کا سوٹ لیا ہے
ہاں جی اور پت ہے وہ کتنے دلویاپ ہمارے تو ہر نے ہمیں دلوایا
اچھا
ہاں جی بولا تھا میں لے نہیں رہی تھی بولا بیگم لے لو لےو مے لوگ
ویسے آپ کے شوور کیا کرتے ہیں دیدی خالا بجی
باجی میرے س ابھی تو ویسے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن اپنے ابو
اچھا آپ بھی کما رہے ہو اپنے پیسے کا کیا کر رہے ہو پھر
اپنے پیسے کو ایسے ہی بائی فیملی میں پوار ہے اس میں خرچ ہو جاتا
پیسہ کتنا بھی کم لو کم لگتا ہے
صحیح کہا اپنے پیسہ کتنا بھی کما لو کمی ہی لگتا ہے کتنا ہی تلر کوئیس
بات ایک کہ وہاں ایک انسان کمائے گا پھر بھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
خری ہے تو اپنا خیال رکھیے گا